ہیلو السلام علیکم السلام علیکم کیا حال چال ہے
جی سب ٹھیک ٹھاک ہے اپنی بتائیے
الحمد للہ میں بھی سحیم ہوں اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہوں ہو گیا ابھی تو ناشتہ ہوئی ہے کھانا باقی ہے ابھی
اچھا ادھر کس
ہوں ارے وہ مانگنے والا آیا ہے بھیھیک
ارے اس بات میں بیک گراؤنڈ آواز نہیں آنا چاہیے پورا کلیئر کرسٹل آواز آنا چاہیے نا
اور تو ہمیں کیا پتا تھا
ہمیں کیا پتا تھا
اب جا نہیں جا رہی ہے بولیے
اور بتائیے آپ ویسے کون سے کلاس میں ہیں آپ
جی بولے تو کہ الیونتھ میں ہے
ابھی آپ نے کہاں بولا کیہ اب ایلیونتھ میں
ارے پتا ہے ہم لوگ ہم لوگ کو جانا ہے نتار ہاٹ پتا ہے کہ نہیں
کب
اسی مہینے کے تک سوچ رہے ہیں وہ دوست ہے اس کا کار ہے تو وہ بولا کہ چلو تو میں ہم لوگوں نے بھی بول دیا کہ چلو وسے بھی کہیں ہم لوگ گھومے وومے ابھی گئے نہیں ہیں فلحال
تو فیملی آپ کے آپ کے فیملی میں پتاہ ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں
نہیں فیملی کو بتا دوں گا بنا فیملی کو بتا کیسے جاؤں گا بتاؤں گا پھر اس کے بعد ایک دن کا ٹرپ ہے ایک دن وہاں رہیں گے
ہوں
پھر اس کے بعد آ جائیں گے تو دوست بولا ہم کو کال کیا دوست کہ بولا کہ ا چلو گے تو ہماں بولے کہ جی نہیں انشاء اللہ ضرور چلیں گے
ہاں
تو وہ بولا کہ ہم بولے ہم پوچھے اس سے کہ جسے ہم لوگ جاؤ کون کون رہے ہیں تو اس نے بولا کہ ہم لوگ زیادہ کوئی نہیں ہے ہم لوگ پانچ گو آدمی ہیں جیسے پانچ دوست ہیں ہم لوگ کیونکہ اتنا اتنا دور کا سفر ہے ایک ڈیھ سو ایک ڈیڑھ سو کلو میٹر دور ہے نتراہاٹ تو وہاں جانا تھوڑا سا اتیھی دقت یا مشکل پیدا کر سکتی ہے نا زیادہ آدمی جائیں گے سے سات آٹھ آدمی ہم لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کار میں ہم لگ سات آٹھ آدمی بیٹھیں گے تو تھوڑا بھیڑ بھاڑ ہو جائے گا تو عجیب نہ لے گا تھوڑا ویسے بھی آدمی کار کاروبار میں آدمی کو
زیادہ آدمی میں مست نہیں نہ ہوتا ہے
ہاں تو او کار میں الٹا پلٹا جو کرتا ہے اس کو ویسے بھی بھیڑ نہیں س آتا ہے تو فائیو سیٹر گاڑی ہے ڈرائیور ہو جائے گا ایک وہ آگے ہم ہو جائیں گے اور تین گ دوست پیچھے ہو جائے گا
تو یعنی آپ لوگ لگ بھگ پانچ آدمی جا رہے ہیں
ہاں ہم لوگ پانچ آدمی ہے پورا کھاتے پیتے ہم لوگ کو نکل جائیں گے اور گھوم ووم کر پورا دیکھیے کہ نتاٹ ہم گیا نہیں ہے کبھی وہاں کیسا سن سٹ پوائنٹ ہے سن سٹ ویو ہے پیڑ پودا پہاڑ جھرنا لود فھول مچیا پھول سوگا باند سب وغیرہ ہم مطلب گئے ہیں ایک بار اسکول کی طرف سے اسکول کی طرف سے گئے تھے مچھیاں پھول تو اتنا مزہ نہیں آتا تھا اسکول کی طرف سے گئے تھے تو
اسکول ٹرپ میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے
اس سم میں ہم یہ ایٹھ کلاس میں تھے اور ہم لوگ اس سمے بھی مزہ آیا تھا ہم لوگ ڈھیر سارے دوست گئے تھ ہیں آرام سے
ا
پانچ پانچ سو روپیہ کے چار چار سو روپیہ لیے تھے ہم لوگ سے نا اڑھائی اڑھائی سو روپ شید لیے تھے
جی نہیں تین تین سو لیے تھے
اچھا ہاں تین تین سو لےیں گے تو گھوم کر ہم لوگ پہلے گئے تھے مچیا فال پھر میں چیا پور سے وہاں سے گھوم کے پھر آیا تھا کیچ کی کچکی میں
کیچ کی نہیں کیچ کے نہیں تھے کیچ کی نہیں تھے میچےیا فول سے بتلا پارک بیتلا پارک سے ایک ریسٹورینٹ میں اور ایک جگہ اور کہیں گئے تھے کچکی تو اس سے پہلے گئے ہوئے تھے
ارے آپ ن اپنا اسکول سے گئے تھے جی ہم اپنا اسکول کے بتا رہے ہیں تو آپ کا الگ بھیچڑ پاتے بنا مطلب
اب تو جو اسکولیہ میں آپ پڑھتے ہیں وہی اسکولیہ میں ہم بھی پڑھتے ہیں
ہاں الگ الگ اسکول ہے ہم کہیں لائٹ میں پڑھتے ہیں اور آپ دوسا اسکول میں پڑھتے ہیں بنا مطلب کا بحس کر رہے سے ارے مت نہ بتئیے ہم چٹڑیا آپ جب بول رہے ہیں آپ تو سنیے
اتنا ٹٹیڑھیا کر رہے ہیں
آ اپنا اسکول کے بارے میں بت رہے بتائیے گا آپ بھی بتائیے گا لیکن پہل ہم کو تو بتانے دیے کمپلیٹ کر کرنے دیجیے تو گیا تھا تو اس سب میں بہت مزہ آیا تھا مٹھائی اٹھائی وغیرہ سب پور میم لو بٹ رہے تھے خوشی میں ایک دم پورا ڈانس س وغیرہ بس پورا ایک دم ڈی جے وی جے وغیرہ بج رہا تھا اس سم میں تو ہم لوگ جونیت ہیں
ہاں
اس س تو ہم لوگ جونئر تھے ایٹ کلاس میں تھے تو ہم لوگ کو الاو نہیں تھا ڈی جی وجے ل جانے کے لیے لیکن جو تھا تھی ٹینتھ کلاس میں تھا
ہوں
وہ لے کر گیا تھا تو وہ لوگ بجا رہے تھے ڈی جے تو ہم لوگ خوب ڈانس کر رہے تھے پوری گان گانا پر لہر یا لوٹا یا راجا یہ سب ظبج رہا تھا
ہوں
اور پھر ہم لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے نا تو جیسے بیتلا نیشنل پارک میں ہم لوگ پہنچے ایک میری کلاس مٹ تھی مونی کیا نام تھا سمجھیں تو وہ مونییک مونکا جےسما پہنچی نا تو اس کو ویسے ہی سے ارے سیر کہہ رہے ہیں بندر جو ہے بندر اس کے پیچھے پڑ گیا آپ تو ادھر سے ہم لوگ کا ڈائریکٹر سر آئے اور ڈائریکٹر سر آنے کے بعد اس تو ڈانٹنے لگے تم بندر کو کہیں کھلا رہی تھی زیادہ ادھی بنتی ہو اوور اسمارٹ بنتی ہو پھر وہاں بھی ایسے بہت ہانسی چھوٹ رہا تھا اور وہاں بیتلا میں وسے ہمارے رشتے دار وشتے دار بھی ہیں دادی وادی وغیرہ سب وہاں پر تو ان لوگ سے بھی میں ملنے چلا گیا تھا وہیں پہ ناشہ راتا واسہ وغیرہ کروائی تھی دادی لوگ پھر آ گیا تھا اسکول ٹرپ پہ واپس پھر ہم لوگ گئے تھے کیچ کی کیچک جانے کے بعد اور وہاں پر کچھ کھانا پوڑی ووڑی وغیرہ بنا تو ہم لوگ خوب کچکی میں ندی میں نہایا ہے پور ندی میں نہایا نہیں مطلب ندی میں انجوائے کیے کبڈی کھیلے ہیں اور کرکٹ وغیرہ کھیل بیڈمنٹن کھیلے اس میں ٹھنڈا کا سم تھا تو بیڈمنٹن اچھا مطلب بیڈمنٹن پورا سب کھیلتا تھا تو سب لے کے گیا تھا بیڈمنٹن خوب مزہ آیا کھیلے کوودے ناچے پورا فل انجوائے کیے مطلب لائف کا سب سے بیسٹ اتھی تھا اور پھر وہی ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی نتر ہاٹ وہی مزہ آئے گا نتر ہاٹ میں بھی اگر اچھا سے ہم لوگ جائیں گے اللہ کا کرم رہے گا تو اچھا سے پہنچ جائیں گے انشاء اللہ
ہ اس سے پہلے آپ راچی بھی گئے ہوئے ہیں نا
ہاں ہاں جی رانچی دیکھیے رانچی جب جا رہے تھے نا ہم لوگ تو بہت مشکل ہو گیا تھا ہم لوگ کو سب سے پہلے تو ہم لوگ کا یہاں ہم ہم لوگ کا ایک دوست لوگ تھے ہم لوگ پانچ کے چھ تھے ایک ہم تھے مرتجا امن سیف اور سعود ہم لوگ پانچ آدمی تھے ٹھیک تو ہم لوگ گئے ہیں تو ہم لوگ پہلے یہاں سے روم بک کر لیے تھے
ہوں
تو جب ہم لوگ وہاں روم میں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ روم شہر سے بہت زیادہ دور ہے ہم لوگ کو شہر میں گومنے گھومنے اگر جاتے ہیں ہم لوگ شہر میں تو آدھا سے زیادہ ہم لوگ کا بھاڑا لگ جاتا تو اس لیے وہاں سے ہم لوگ وہاں وہاں سے روم سے نکلے اور روم سے جب نکلے تو پورا صبح سے ہم لوگ کچھ یہاں سے کھا کے بھی نہیں گئے تھے ٹرین میں بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں اور یہاں سے جب نکلے ہم لوگ روم پہنچے روم میں بھی کچھ نہیں کا پائے ترنت روم سے بگ اٹھائے اور تت دوسر روم کے تلاش میں نکل گئے اور لگ بھگ تین کی چار بجے تک ہم لوگ روم ڈھونڈت رہے گا پر
سر
جی بھوکے پیٹ پورا لار دینے لگا روم ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے اور روم ڈھونڈنے کے بعد
ہوں
ہم لوگ روم جب ملا ہم لوگ کو تو ہم لوگ اس سمے پندرہ سو میں اے سی والا روم لیے تھے جس میں ڈبل بیڈ تھا
ہوں
اور ایک ات تھا ایک اس کو کیا کہتے ہیں ایک گدا دیا تھا نیچے ایک آدمی سوتنے کے لیے دو دو آدمی ایک ایک بیٹ ب سو جاتا آدمی نیچے تو وہی ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ کیا کہتا اس کو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا صبح اٹھے ہم لوگ رات میں بہت ہم لوگ موج مستی کیے پیزا وزا وغیرہ ڈومینوز سے منگائے ونگائے کھائےیں پھر اس کے بعد صبح ہم لوگ اٹھے چھ بجے چھ بجے پورا کپڑا پہنے
ہوں
کپڑا پہنے کے بع منہ ہاتھوئے پور برش وغیرہ کیے پورا تیار ہوا جوتا وتا پہنے پھر ہم لوگ نکل گئے جم واٹر مارک
نہانے کے لیے ہے
اور جب واٹر پارک میں پہنچے تو وہاں پر بہت زیادہ بھیڑ تھا بہت وہاں پر ہم لوگوں نے ساید پچیس سو کا کتنا کا تو ٹکٹ کٹایا پانچ آدمی
ہوں یعنی ایک آدمی پہ پانچ سو
ہاں تو ٹکٹ کٹانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کپڑا لیا وہاں کا کپڑا اور لوکر وہاں پہ لوکر بھی رہتا ہے کہ آپ وہاں کپڑا پہنیے اور لوکر میں اپنا کپڑا ڈال دیجے
ہوں
تو وہاں پر لوکل لوکل ل ہم لوگوں نے تین لو کر لیا اور تینوں سب کا کپڑا اسی میں ڈال دیا
ہوں
پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ نکلے اور گئے ڈائٹ سوئمنگ پل میں اور خوب نہایا سلائڈ وغیرہ میں انجوائے کیا سب سے خطرناک اولا سلائڈ میں پیکنگ میں پھر اسکول میں اور موج مستی کیا ڈانس وغیرہ کیا مطلب بہت مزہ آیا
ہوں
اور پھر جب وہاں سے آیا تو انہیں وہاں سے نکلا تو ہم لوگوں کو بھوک لگ گئی تھی تو وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا ریسٹورینٹ ریسٹورینٹ میں جا کر سب کوئی پہلے فل فل پلیٹ بریانی کھائے
ہوں
بریانی کھانے کے بعد ہم لوگ ٹھڈا ونڈا تھا سموسا وغیرہ پیے پھر بیٹھ ہم لوگ پہنچ گئے
ہوں
اور روم پر آرام سے زیادہ تھک گئے تھے ہم لوگ تو روم پر لگ بھگ آدا سے ایک گھنٹہ میںو آرام کیے چھ بجے ہم لوگ روم میں پہنچے تھے سات آٹھ بجے تک آرام کیے پھر نو بجے نکلے روم سے
ہوں
اور ہم لوگ چل گئے نیوکلس مال
ہوں
نیوکلیس مال میں گھومے پھرے پورا ایک دم دیکھیں کہ بہت اچھا اچھا کپڑا وغیرہ سیڈ وہاں پر ایلیویٹر چلتا ہے سی ڈی نہیں چلتا ہے ایلیویٹر میں آپ جائیے گا نا آپ دیہاتین ہےلیویٹر میں آپ کا پیر ایکم پکا کرے کہ پھنس جائے گا
یہ سب جانتے ہیں ایسا مت سوچیے دیہات کے ہیں اس کا مطلب کیا
آپ دیہاتی نہیں ہے تو ایلیویٹر پہ کئیوں چڑھے ہیں باپ دادا
ہم دیہات میں اتنا رہ ہی نہیں ہے ہم بچپن سے ہی یہاں ہے اور یہ شہر میں ہی آم پلے بڑے ہیں
ڈالٹتے گے اسپیلنگ بتائیے نا پلیز
کیوں
پلیز بتائیے نا
اور بتایا جائے
اور کیا
میرے
آپ بھی بتائیے کچھ آپ بھی بتائیے کچھ
کیا بتیں اپنے گاؤں کے بارے میں یا جہاں پہ رہتے ہیں وہاں
جس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں بتائیے
میرے ابو کو کہیں جانا ہے آپ فون رکھیے
اچھا سنیے نا دو منٹ بس تیس سیکنڈ اور پھر اس کے بعد کال کر دیں گے
جی کیونکہ ابو کو کہیں جانا ہے تو لیٹ ہو رہی
ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اور بتائیے آپ ابھی تو آپ کھانا بنائیں گے دوپہر کا
ہاں جی ابھی کھانا وانا بنائیں گے
اچھا
ہوں
کھانا وانا بنائیے کھائیے ایس کیجیے موج مرغا ورگا بنا رہے ہیں کیا
جی نہیں مرغا ورغا نہیں بنایا
چکن وکن بنا کیجیے نا آپ لوگ چکن بنات نہیں ہے ایک دم اچھی چیز تھوڑی ہے چکن کھاؤ
ارے چکن میں ایسا کچھ بھی نہیں رہتا ہے